ہلو ملک اسلام بائیجان وعلیکم السلام اور کیسے بھائی جان
بڑھیا بھائی جان
اور اور کہاں
کئی نہیں بھ جان نہیں گھرپڑ گ
اور اپنے بچے کو تعلیم کے لیے ایڈمیشن وغیرہ کروایا یا مدرسہ کوئی اچھا تھا دیکھا کہ نہیں میں بول رہا تھا جب
نہیں ابھی نہیں دیکھا ہے بھیا م نہیں دیکھا نا وہ چھوٹا ہے ابھی مدرسہ جانے لائق ہے نہیں
وہ ب وہ بات صحیح ہے لیکن تھوڑا پہلے سے اگر سرچ کرنا کہ کون سا بہتر ہے کون سا تعلی مطلب مدرسہ اچھا ہے کون سے مدرسے میںن کیسی تعلیم دی جاتی ہے اچھی دی جاتی ہے یعنی وہ پہلے سے دیکھنا پڑتا ہے نا
وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تو وہ بہت فھوٹا گ تو چھ چھ مہینے ک گؤ
ا سی میں نے دھیان ہی نہیں دیا وہ بات صحی ہے لیکن ایک بات کرے نا بھائی صاحب ج آخر دیکھیے تعلیم کیا مطلب کیا ہے تعلیم کے بارے میں بات کریں تھوڑا
جی بالکل بالکل بھائی ج بالکل جیسا آپ سے
ارے ارے بھائی یہ یہ ب سوری سلیم بھائی یہ بول رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے کیا یہ بات بالکل
بالکل ہے جی بالکل بالکل سحی ہے بھائی جان تعلیم جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کی تعلیم نہیں ہے تو کچ انسان کے پاتھ کچھ بھی نہیں ہے بنا تعلیم کے
بھائی جان ویسے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تعلیم کا اصلی مقصد دیکھا جائے تو کیا ہے ویسے دیکھ ایک طرح سے آخر تعلیم ہے کیا
تعلیم کا اصلی مقصد تو دیکھو تعلیم تو ایک ایک شبد نہیں ہے تعلیم میں آپ کو بتانا تعلیم اپنے آپ میں نا بہت بڑا سبد ہے
وہ وہ بات تو میں سمجھ رہا ہوں بھائی جان لیکن ایک طرح سے دیکھا ج کہ ہے کیا مطب مطلب دو دو تین لائنوں میں بولا جائے کہ تعلیم کیا ہے تو آپ کو مطلب کیا جواب دو گے
دیکھیے میں دیکھیے سر بہت سے لوگ ہیں جو صرف اسکول یا کالج
جب ہم اس یہ تعلیم اسکول کالج ت کیقت نہیں ہے یاہ پوری زندگی زندگی سے جڑی ہوئی ہے تعلیم سے ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے وہ پ ک د ضرت ہے
نہیں یع یعنی یہ ہے کہ تعلیم صرف کتابوں تک سیمت نہیں ہے نا یہی تو بولےپ
جی جی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتابوں تک سمت نہیں ہے
اچھا تو پھر آخر مطلب اس تعلیم کے جو نہیں وہ تو ہے اب بول رہے ہیں آ صحی بول رہے ہیں لط ہو بول رہے ہیں لیک ایک سے دیکا جائے کہ تعلیم کے فائدوں کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کا فائدہ کیا کیا ہو سکتا مطلب کون سے ہو سکتے ہیں تھوڑا پہلے نمبر کا بتائیں گے آپ ایک سب سے مہتوپور پہلاپ کیا ہو سکتا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس کا فدہ
جی تعلیم کے فائدے تو دیکھو بہت سے ہیں تعلیم کے ا کتنے فائدے گناؤں میں آپ کو جتنے گناؤں گے نا اتنے ہی کم ہے
ہ ہ وہ تو ہو س
بالکل بالکل آپ ایس آواز کی آ رہی ہے آپ کے پاس کون ہے بچہ
نہیں نہیں میں تو بالکل کلیئر ہے میں تو بالکل شانت باہر بیٹھا ہوں تھوڑی کم آ رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے
نہیں تھوڑا باہر یہ باہر کا سورس آ رہا ہے کوئی ایسے ہے کوئی چللا رہا ہے بول رہا ہے
ایسا میرے پاس تو کوئی نہیں بالکل سانت بیٹھا ہوں الگ سے بیٹھا ہوں چھت پرہ بیٹھا ہوںگ میں
اچھا دوور میں بیٹھے تھے
ہ
موسم ٹھیک ہے آپ کے آوائی کا
موسم اتنا مست سہانا ہو رہا ہے کیا ہی بولے ہے ہاں ہاں
جی جی فائدہ بتا م فائدے
ہاں ہاں وہی تو بول رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے دیکھا یہ کہ تعلیم کیا ہے مطلب تعلیم کے کون کون سے فائدے ویسے آپ بول رہے ہیں کہ تعلیم کے فائدے تو بہت سارے ہیں ان میں سے کچھ فائدے بھی محدور ہیں نا کچھ کچھ فائدوں کی بات کریں جیسے علم میں جاپ کی بات کریں کہ طالب سے سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا
دیکھیے یہ تعلیم جو دیکھو جو تعلیم ہوتی ہے نا تعلیم ج کہ ایجوکیٹیڈ بندے ہوتے ہیں ہے نا تو تو جو جو بنا بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اسے بہتر سوچتے ہیں ان کی سوچنے کی چمتا وکست ہوتی ہے کیونکہ پیسے فیصلے لینے فیصلے لیتے ہیں وہ ایک دم صحیح لیتے ہیں صحی ایکم سٹیک لیتے ہیں ان کو یہ پے ہن وہ سوچ تو نہیں ہے کہ کیا غط ہے کیا صحیح ہے وہ زیادہ تر ہے نا فیصلے صحی لیتے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تعلیم جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے نا تعلیم انسان کی سوچ پر اثر ڈالتی ہے
یہی یہی تو بول رہا ہوں نا میں ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایک ایک کیریئر کے لحاظ سے دیکھا جائے نا کہ اچھی تعلیم انسان کو بہتر روزگار اور کامیاب کے موقعے دیتی ہے
بالکل بالکل بائی بالکل
اں ج یعنی کہ جیسے ڈاکٹر کی بات کریں انجینئر کی بات کریں ٹیچر افسر ہر کام شخص تعلیم کا ہات ہوتا ہے نا
بالکل دیکھو تعلیم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہاتتی ہے اس سے وہ بہتر فیسے پاتا ہے میں نے آپ کو اب ب آئے تھے
ہوں ہوں ہ ارے آپ کی د بات کرے آپ ہاں
کیا جب آدمی دیکھو غب ہے اس صحیح لے گا تو ک دقت کا
بول رہا ہوں بھائی جانب میں کہ اور اور طرح سے دیکھا جائے کہ تعلیم ہے جو انسان کی سوچ پر کیسے اثر ڈالتی ہے آخگر
تو اس کی سوچ فکس ہوتی ہے تعلیم سے ایسا تھوڑای ہے
ارے یہی تو بول رہا ہوں میں کہ
دیکھو اس کے اعتماد اعتماد صی اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے
ہاں صح کہہ رہے میں نے دیکھا ہے کہ پڑے لو زیادہ زیادہ زیاد تر پرت م ہو کیا
ہاں اور سماج کی ترقی ہوتی ہے تعلیم سے
ہوں اور ایک طرح سے دیکھا نے تعلیم انسان میں خود اعتماد بھی پیدا کرتی ہے اور اسے اپنی بات رکھنے کا حوصلہ تو بہت بہت بہت دیتی ہے حوصلہ بھی دیتی نا
ہاں ہاں وہ ج م لیکن اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں بھائی جان دیک
ہوں ویسے کہ وس کیا کیا نقصان ہوتا ہے ویسے اس کے
اس کے نقصان دیکھو کہ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو
ہاں ہاں
ان کاموں کا دبؤ ہوتا ہے
اچھا
ہ بچے جیسے اب پڑھ رہے ہیں جی جی کمپٹیشن بالکل آپ صحیح سمجھے ہیں آج کل اسٹوڈینٹ بہت پریشر میں رہتے ہیںا بچ جو ہے وہ بہت پریشر میں رہتے ہیں اچھے نمبرسوں سے آگے نکلنے کا دباؤ کئی پرکار کے جی ذہنی تناؤ پیدا کر دیتے ہیں گھر والوں کا دباؤ ہوتا ہے
یہ تو کہہ رہے نہیں اس کے ساتھ ایک ایک چیز اور ہوتی ہے مقابلے بازی مقابل بازی بھی ہوتی ہے جیسے ہر جگہ کمپ کمپٹیشن ہے
بالکل کسی بھی ابو ویسے ہوتے کہ ت لوگ بچوں کو پریشان کرتے ہیں کہ پڑھتا نہیں ہے تو یہ نہیں کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے ت کم ہے
نہیں وہ تو گھر گھر کی کہانی ہے نا
وہ ہے اس میں آ جاتے ہیں دباؤ میں آ جاتے ہیں تناؤ میں آ جاتے ہیں
ہوںچ کبھی کبھی مقابلے بازی بچوں کو پریشانی بھی کرتی ہے بہت
کی بھائیے
ہ یہ یہ تو بالکل صحیح صحیح نہیں نہیں آپ نے بالکل بالچ صحی بات کہیے بھائی جان آپ بات تو بالکل سہمت ہوں لیکن ایک ایک بات کی اور بات وں ن میں کیا صرف کتابیں پڑھنا کافی ہے طالب کے لیے یا پھر کچھ اور مطلب اور طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ اس کو ہلو آواز آ رہی مری
بھائی
ہ ا ویس ب ران جیسے کہ کتابوں کی پڑھنا کافی ہے ان کے لیے میری میری نظر میں دیکھا جائے نا آپ سننا ہے نا بالکل ہلو
نہیں نہیں کتابوں کا پڑھنا کافی نہیں ہوا ایسا نہیں
ج نہیں تو یہی تو بول رہا ہوں ان کی کتابیں پڑھنا کافی
بھ ج ہم کتابیں علم پر جو دیتی ہوں جدا
ہاں ہاں اور ایک طرح سے دکھ ہے نا کہ
اصلی تجربہ اور ہنر نہ ہو تو نہا صرف کتاب علم کافی نہیںتا جی میں بتاؤں آپ کو اگر امیری تجربہ اور ہنر نہ ہو تو پھر کتابیں کافی نہیںتا کتاب ع جو ہوتا ہے نا وہ کافی
ہاں جی اس نہیں نہیں بھیا یہ تو بالکل بڑھیا بات کر رہے اسی کی بات کو کرنا چاہ رہا تھا میں کہ کتابی گانوں سے کچھ نہیں چل گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے دیکھا ن کہ تعلیم کا مہنگا ہونا بھی ایک طرح سے نقصان ہے اس کا کیونکہ اج کل لوگ اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی آسند نہیں ہے نا
س پنجاب میں مہگائی نہ تو تب کیا بنا آپ کو مہنگائی نہ لانا لوگوں کی چلی رکھی ہےپ
ہ جیسے کئی جگہ فیس اور دوسرے خرچ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر کسی کے لیے اچھی تعلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے یکا نا بھ جان کہ اس کا آخر لاسٹ میں ڈیپینڈ کریں تو آخر میں میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصلی تعلیم ہے کیا آخل کس چیز کو تعلیم کے اس لیے ہم
وستی تعلیم تو ویوہار ہے
ہوں جیسے کہ بات کریں انسان کو اچھا انسان ان بنائے اس سے اخلاق بہتر ہوں
کا ویوار تالمین کرنا سچے جی
نہیں نہیں یہ تو بالکلس کریں گ اس کے ساتھ اخلاق و کردار بھی ضروری ہے جیسے جیسے ج جیسے کہتے ہیں نا علم وہ چراغے ادھیے راستوں میں کی روشن بھی کر دیتا ہے ہوں ہوں ٹھیک ہے ویسے ویسے آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ تعلیم کیا ہے اگر ان چیزوں کو دھیان رکھا جائے تو اچھا کام رہے گا خدا حافظ
ٹھیک ج